خیریت س آپ بتائے آپ خیریت سے
جی جی اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی خیریت سے ہیں
اور گھر میں سب ممی او سب کھریس تھ ہیں
ہاں ہاں بالکل بالکل سب خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں کیسے ہیں سب خیریت سے
جی س ش اللہ اللہ کا شکریہ آپ لوگوں کی دعا
اللہ کش یہ دائی ہونی چاہیے ت وہ کیا کرنا ہے دنیا میں ہےئے دو دن کی زندگی ہے
جی بالکل
سب دیں لے کے چلو تو بہتر رہتا ہے با ہی کسی سے مطلب بیر کرنا تو ایک بوقوفی ہوتی ہے
کیا کیا نام بھائی سات س تور سال کی زندگی ہی نکل جائے گی پر پت بھی ہے ضرور بھی نہیںے سات ستر سال جیے ہم دو پل کی زندگی کبھی موت آ جائے کبھی بلا لیں
بالکل بالک وہ مالک الموت کبھی بھی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی آ سکتی ہے
جی یہ کبھی کسی سے ناراضگی مت رکھو گا بھائی
بالکل بالکل چھوٹی سی زندگی ہے جی لو کیا ہے
ہم اپنے محد بھائی تین دن سے زیادہ بات ل رہے تو میرے بھائی تین دنس یہا بات بند ن گ گ
اچھا اچھا ہاں تین د سے س میں نے اتنی زیادہ بات نہیں کرتے تو پھر وہ مومن ہی نہیں دیتا
جی بھائی س کیوں ہمیں سب رہے ساتھ میں رہے مل جل کیا رکھا ہے ما بھائی دو کل کی زندگی ہے
ہاں پیار محبت کا پرچم لے رہا ہے دنیا میں
جی بالکل پر جی بالکل پر ہم تو ویسے ممی بھائی میر بھائی ہمارا بھی ملام ویرا ہی تو ہم تو ایسے ہی اس دن سے تعلق رکھتے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ بھائی آپس میں بھائی چارہ ر
بے شک بے شک بے شک بے شک وہتی ہی مطلب دل خوش ہویا ہے میرے آپ کی بات سن کر کہ آپ نے مطلب اس طریقے کی اخلاقات سے مجھے یہ سمجھایا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اسلام ہے وہ یہی سیکھا تھا کہ مطلب پیار محبت میں رہنا سیکھو امن چین رکھو اگر کوئی دوسرا آپ سے بول بھی رہا ہے کچھ غلط تو اسے اگنور کر کے آگے بیٹھتے رہو
جی میر بھائی جی
کتنی
چھٹی زندگی میرے بھائی آرام سے جیو خوش رہے کے جیو
اچھ اچھا جی جی بے شک بےش
پتا رہ کب ج ج فرمایا آپ فرما
جی جی یہی ہے کہ مطلب انسان کو زیادہ ہائے ہائے نہیں کرنی چاہیے دو دن کی زندگی ہے حلال طریقے سے کمائے حرام کے پیچھے نہ دوڑیں
جی میں بھائی اور جی یہی ہے کہ م بھائی
ہاں
جی جی گئی گی میرے بھائی وہ د کی زندگی آرام سے جیو اور اپنے آ خرید کی تیاری کرو گ مے بھائی آخر مین دیا مان لے میرا بھائی دنیا مین نہیں ہے دنیا دھوکا ہے م نا بھائی زندگی دو دن کی اھا سی آ رہے
بی شک ب شک بیشک بی شک بی شک درستست میں آ نے
تو مے آخرت کی زندگی میرے بھائی لامحد زندگی میرے بھائی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی میرے بھائی اس لیے میرا بھائی جو دنیا کی زندگی اس کو زیادہغور و فکر نہ کرے میرے بھائی اسئییادہینشن نہ لاے بھائی ہم نے آخر ت کی تیاری کرے
بے شک بے شک بے شک دیکھو میں تو یہ جانتا ہوں اگر آپ حلال پیسہ کما رہے ہو تو اس میں سو روپئے کما رہے ہو تو آپ نے پانچ روپئے خرچ کیے توپ کو س پانچ روپئے کا مطلب جابپ تو سو روپئے کا ہی دینا ہے لیکن سزا آپ کو صرف پانچ روپئے ہی کاٹنی ہے
جی میرا بھائی
اب آپ نے حرام کمایا تو حرام آپ نے سو روپے کمایا لیکن آپ نے پانچ روپئے ہی خرچ کریں بٹ فیملی نے نائنٹی ف فائیو روپئے خرچ کر دیے ایش کریں مزے کریں کچھ بھی کریں کیونکہ انسان دیکو پیسہ کماتا ہے اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے
ج بھ
باقی ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا لیکن سارا حساب ساری سزا آپ کو کاٹنی پڑے گی اس چیز کی یہ بات دھیان رکھنا میرے بھائی
جی س بالکل درست کرمایا آپ نے م بھائی
جی جی ایسا فسو گے مطلب انسان ایسا پنستا ہے وہاں جا کے کہ وہ نکلنے لائق بچتا ہی نہیں ہے
جی یہییکن میرا بھائی یہی کہنا ہے کہ بس حرال سے د آرام سے دور رہ نا میرا بھائی ہر حلال کاموں سے حلال پیسوں سے ہر سے دور ہے نا ہ رام گ م دور ہے نا میرے بائی
بیس بیسے
ہر ہر چیز کو اپنی زندگی میں لانا میرے بل
جی جی جی بے شک بے شک بہت مطلب آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں مجھے مطلب میرے ب دن یاد ہے گے جی میں مطلب دین سے جڑا ہوا تھا دین کے کام میں لگا ہوا تھا
جی بھییرو بھائی
ہم جماعتوں میں جاتے ہو تو مطلب وہ دن تازہ ہو رہے ہیں
جی میرے بھائی مجھے بتا ہوں ہر مہینے میں تین دن لگانا چاہیے میرے بھائی اس سے ہمارا ایمان تاگ ہمارا ایمان بھی تازہ رہےا میرے بھائی ایمان میں بڑھوتری ہوتی رہے گی ہمیں نئے نئے سیکھنے کو ملے گا میرا بھائی
بالکل بالکل ب شک
ہمارا اس چیز میں ہمارا وقت لگے گا ہمارا پیسہ لگے گا ہمارا ٹائم لگے گا تو میرے بھائی اس چیز کو میں سیکھنے کا مزہ آئے گا میرا بھائی
بے شک بے شک بے شک درست فرمایا آپ نے
جی میرے بھائی وہ اس چیز اس کی قدر جی اس جی میںیرے بھائی اس چیز کی قدر بھی ہوگی میرے بھائی اور آخر کی بھی تیاری ہوئے گی میرے بھائی میرے بھائی جو ہم زدار ہوں گے تو ہماری فیملی بھی زیندار ہوگی میرے بھائی ہمارا محلہ دیندار ہوگا میرے بھائی
ب شک جی یہ د ہم جی مطلب ہمارے جو مطلب ساتھی بھی تھے جو دین سے جڑے ہوئے تھے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے مطلب بہت اچھے طریقے سے کام کیا تھا جماعت وغیرہ میں جیادے تھی لیکن وہ کیا ہے مطلب کچھ مجبوریاں کچھ مصروفیت سے بچھڑ گئے لوگ کچھ غلط کم میں لگ گئے اور کچھ بچارے مجبور ہو گئے مصروف مطلب بزی ہو گئے لائف میں
اللہ فاضل فم میرا بھائیا تج سے
بالکل بالکل اللہ ہدایت د بھا یہی جانتا ہوں دیکھو چلو آپ بزی ہو رہے ہو کاروبار میں لیکن وقت نکالو کسی بھی طریقے سے اپنے مقام پہ رہے کر کام کرو بک لیکن لوگوں نی اپنے بزنس میں اتنے پھنس گئے کہ ان کو پت ہی نہیں ہے ایک دن ہی سمجھ آتے دوسرے دن وہ دکھتے ہی نہیں ہیں کوئی امیر بناات تھا تو پتاہ نہیں چلتا امیر ساب آئے ہی نہیں آج اب کیا کرے مطلب اسی سے مجبوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے
یہی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو سمجھائ میرے بھائی دن سے جڑا جڑے بالکل بالکل آپ کو
بیشک بیشک لیکن وہ ہے کہ مطلب دھیان نہیں دیتے نا دوست ہر چیز ہلکی میں لیتے ہیں
ڈا
بیشک درست سرمایا آپ نے
میں بھائی وہ جوڑے میرے میں وہ یہ بٹک شیتان آ گیا ان کے دماغ میں تو میرے بھائی
کیڑا لگیا نا ان ان کے کیا چسکا لگ گیا آرام چیز کا
اب سے بولو شادی مٹھائی شادی مٹھ چل جاؤ تو چار دن برباد کر دیں گا وہ جا کے نہیں تو تین دن نکلے جماعت میںہ نہیں جا ستے میرا بھائی
شادی تو بہت شادی تو بہت بڑی دور کی بات ہے آپ ایک شیتان کے پیھے لگا تو ان کو وہ اس میں پاگ ہو جیں گے
ہاں جی میرے بھائی وہی نا آج کل بھٹک گئے میرے بھائی بھائی لوگ کو چھوڑ کر توب لکھا جا رہا ہے میرے بھائی پر ان نے پتا نہیں دنیا کچھ بھی نہیں میرے بھائی دنیا ایک دھوکا ہے میرے بھائی آکرت تو ہماری زندگی میرے بھائی اور اس کی تیاری کرنے میں میرا بھائی
لوگ آرام کاموں کے چکر میں مطلب گنجو ہو رہے ہیں بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی ان کے مطلب اسے حرام
میرے ب جب تک ان کی زندگی میں وہ یہ آئے گا نا وہ موقع جو
بش
یہ تو تو کیا لگ جاتے آرام کا ممی میرے بھائی س شتتا رج د تو میرا بھائی وہ چتان بھڑکا دیتا انہیں میرے بھائی
مارینا بھی ایسے کرتے کوولنگ کیا
شیتان کے چکر میں آ جاتے میرے بھائی بڑک جاتے ہیں
کیا کرے یار شیتان ہو جاتا ہے
آ جائیںا ان شاء اللہ دھیرے دھیرے کوشش کرتے رہے میرے بھائی آئیں گے ان شاء اللہ ایک دن اللہ سب کو ہدایت دے میرے بھائی
بے شک بے شک دے گا اللہ ہدات دے گا ایک م اللہ تو ہدایت مانگتے رہو بس
میں بھائی کوئی جمے کی تو پڑھتے ہوں گے میرے بھائی وہ نماز
بیشک جمے کی تو آ جات جمے کی تو ایک ایسا دل میں ڈلا ہوا ہے کہ انسان جمعے کی تو اللہ کا شکر ہے سےھوڑتا نہیں تھا
جی کئی کیا ہوتے ایسے ہوتے جو تین دن تک جمعہ نبڑتے میرے بھائی نے تن جمے چھوڑ دیے میرا بھائی وہ ممی نہیں ہے میرے بھائی
بے شک بے شک بےشک یہ بہت ہی اچھی بات آ نے بتلائی کہ جس نے تین جمبے چھڑ دیا وہ کافی ر ہو جاتا
ج ہو
اللہ ہدایت اللہ کسی کے ساتھ وہ اللہ کسی کے ساتھ نہیں کرتا لیکن انسان ہی اپنے پیروں پ کلاڑی مارتا ہے
جی بھی بھائی
کیونکہ تو اللہ ستر مات زیادہ پیار کرتا کرنے والا ہے بخشنے والا ہےیک اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ آپ دنیا میں حرام گوری کرو اس کے لیے تھوڑا بےجار لانا آپ کو
نہیںے بائی ایک بار اللہ سے سچی توبات تو کر کے دےو ما بھائی اللہ ستار اخبار غفوریم ہے میرا بھائی دل سب تو بس اچھی کرو دل سے کرو میرے بھائی اللہ ہر گناہ کو معاف کر ما د اورر م دے گ آپ کی
بے شک بے شک دیکو توبا کی جو بات ہے توبہ ایسی ہونی چ چاہیے کہ کسی چیز کو آپ کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ کو چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ مطلب کسی اور چیز کو دیکھ کے اٹریکشن میں آ کے آپ اس گنر متوجہ نہیں ہونا ہے آپ کو تب جا کے اللہ توبا قبول کرتا اتنی آسان نہیں میرے بھائی توبہ قبول کر کروانا اللہ سے
ڈلی میں بھائی الگا ہم سپدت ڈے نواز سد ڈف ڈے
بہت اچھا لگا مجھے آ سے بات کر کے ان شاء اللہ پھر بات ہو جی اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ